وہاں با متر ڈرائیر کہتے ہو
اور کیسے ہیں
بس بڑھیا ہے آپ ہیلو
اور نماز وماز پڑھ لیا آپ نے نماز وماز پڑھ لیا آپ نے
جی نہیں پڑھے
کیوں نہیں پڑھا پڑھنا چاہیے نماز جی جی ٹھیک ہے اور سب خیریت ہے گھر میں جی اور کیا کر رہی ہیں آپ
بس کچھ نہیں گھر میں بیٹھی ہوں میرے یہاں سلائی سیکھنے آتی ہیں
اچھا جی نماز پڑھا کریے کیونکہ نماز پڑھنے سے ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں آپ کو اچھا لگے گا نماز
ہاں انشاء اللہ کل سے میں اسٹارٹ کروں گی نماز پڑھنا
جی کیونکہ نماز پڑھنے سے ہمیں چاروں پانچوں وقت پڑھنے سے ہم لوگوں کو گھروں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور کوئی پریشانی نہیں آتی بلا ٹلتی ہے تو نماز پڑھا کریں آپ اپنے گھروں میں بولا کریے پڑھا کریں سب کو اور بتائیے
ہیلو
نہیں پتا
جی جی میں پڑھتا ہوں انشاء اللہ آج میری چھوٹ گئی تھی
ہاں
تو انشاء اللہ میں کل سے جاؤں گا پورے وقت کی
نماز پڑھیں گے
اور آپ کے گھر میں کیسے ہیں سب
سب میرے گھر میں اچھے ہیں ماشاء اللہ سب الحمدللہ بہت اچھے سب اچھے ہیں الحمد للہ
جی جی اور اپ کے امی ابو کیا کرتے ہیں
میرے امی ابو گھر میں رہتے ہیں ہیلو
ہاں بولیے نا
میرے امی ابو گھر میں رہتے ہیں آواز نہیں اتی
اچھا آ رہی ہے آ رہی ہے اور آپ کا سفر کیسا گیا
میرا سفر بہت اچھا گیا ہے
ہاں سفر کرا کریے سفر کرنے سفر کرنے سے اچھا لگتا ہے
اور سفر کرنا بھی چاہیے جی جی ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے
ہاں اور آپ کام کیا کرتے ہیں میرے گھر میں
ہمارا آٹو پارٹس کی دکان ہے تو وہیں میں کام کرتا ہوں ابو جی لگے رہتے ہیں ابو جی کے سھ لگے رہتا ہوں انشاء اللہ کام بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی جی ہاں ہمارے دو بچے ہیں ایک اسکول جاتا ہے ایک عربی پڑھنے بیچتا ہوں اور آپ کی ہو گئی ہماری دو مہینے پہلے ہوئی ہے ابھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور نہیں ہمارے ابھی سال بھر ہو گئے دو مہینے کا ہے بچے ایک ایک تین مہینے کا ہے
اچھا ماشاء اللہ صبح اللہ
اور آپ کی شادی کب ہوئی
میری شادی بس ابھی دو چار مہینوں ہوئی ہے
س ہو آپ کے بھیا کیا کرتے ہیں جاب کرتے ہیں ماشاء اللہ اور آپ کیا کرتے ہیں
بس ہم سلائی کا کام کرتے ہیں
ماشاء اللہ یہ نماز پابندی کری ہے نماز کے لیے نماز پڑھنا چاہیے ہم سب کو اور آگے آپ اپنے گھر میں بھی بولیے ان کو نماز پڑھیں نماز پڑھنے سے سب بلا دور ہوتی ہے انشاء اللہ کی ساری مصیبت دور ہو جائیں گی ہاں ضرور پیے گا نماز کیونہ نماز پڑھنا فرض ہے ہم لوگوں کو
صحی بات میں
اور نماز اور غریبوں کو غریبوں کو مدد کرنی چاہیے جو آپ کے پریوار میں ہے محلے میں ہے ان کی مدد کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں جی انشاء اللہ ضرور کرے گا اور بت بتائیے آپ اپنے بارے میں کچھ
میرا سب بڑھیا ہے میں الحمد للہ
چ م ج
کم کرتے
اچھا اچھا آپ کے پ کیا گاڑی کا کام کرتے ہیں انہیں بھی بولیے نماز پڑھیں نماز پڑھیں انہیں بھی بولیے آپ قرآن کی تلاوت کریے قرآن قرآن کی تلاوت کرے جی جی
اورر آپ کے گھر میں آپ کی وائف پڑتی ہیں
جی جی ان شاء اللہ وہ بھی پڑھتی ہیں نماز تو تین وقت کی چھوٹ گئی تھی جوہر کی تو ان سے بولوں گا پڑھیے آپ پورا کرے ان کو
اور امی ابو کی طبیعت صحیح رہتی ہے آپ کی
جی جی جی امی ابو میرے سب خیریت ہے
ہاںشاء اللہ
ماشاء اللہ ٹھیک ہے سبھی کوچھ
ہوں
اور آپ کے بھائی جو باہر بیٹھے رہے
باہر بیٹھے رہتے تھے ان کا کیا ہوا آپ
بس کام چل رہا ہے ان کا جو باہر بیٹھے رہتے ہیں
ے
رحمد للہ کا سے اسٹارٹ ہے ان کا کاپ
نماز نماز پڑھنے جاتے ہیں
جی جی جاتے ہیں نماز پڑھنے وہ
ا ان کو نہ م پڑھنے بھیجا کری ان بیٹھے رہتے ہیں نا جیسے میں نے ان سے کہا بھی چلیے نماز پڑھ
ان شاء اللہ میں آج سے بولوں گی ان کو کل سے وہ نماز پڑھنے جائیں گے
جی م دیا
اور آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں چھوٹے والے
ہمارے بھائی پڑھائی کرتے ہیں ابھی م جاب جاب ڈھونڈ رہے ہیں ماشاء اللہ جلد سے جلد لگ جائے
ا ماشاء اللہ بہت جلدی دعا کروں گی میں میں دعا کروں گی ان کی جلد سے جلد نوکری لگے
جی اور آپ سفر میں گئی تھی آپ کو سفر کیسا گیا
میرا سفر بہت بہت اچھا گیا ماشاء اللہ بہت ہم نے گھوم ہم نے دلی گیا ہے
اور
اور ستنا گیا گھومنے
اچھا اور آپ کا سفر ص ہی کیا
صحیح بہت اچھا ہے بہت انجوائے جی الحمد للہ بہت اچھا سفر گیا ہے ہم لوگ کو
جی گھومنے میں پریوار بھی گئے تھے آپ کے سب
جی جی سب لوگ گئے تھے نا نہیں نہیں سب پریوار گئے تھے الحمد للہ
اچھا سبھی پریوار گھومنے گئے تھے آپ
جی اور آپ لوگ نہیں گئے سفر میں گھوم دیں
نہیں نہیں ابھی ہم لوگ جائیں گے بائیس تاریخ کو جا رہے ہیں دپلی امی ابو کی طبیعت خراب ہے تو اہیں کو دکھانے جا رہے ہیں ان شاء اللہ ک بار چتیس چتیس نارمل نکلے
جی جی بالکل
ابو کی سوگر وگر بڑی رہتی ہے تو دعا کروں گا اللہ سے کہ یہ ان کی شوگر وگر سب صحیح رہے اور انشاء اللہ تو جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے
ان کی بیماری کو شفا ملے
جی جی اور مائی کو بھی دکھوانا ہے
جی
اس کے اس کو سردی زکام رہتی ہے تو انشاء اللہ وہ بھی سے ٹھیک ہو جائے گا اللہ سے آپ دا کریے گا جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے جی جی جی جی پھر وہاں سے آنا
اچھی بات ہے ساتن میں جانا چاہیے سب کو
جی
اچھی بات ہے سات دن میں آپ بھی جائیے گا دکھوانے ساتھ ممی ابو کے
ہاں میں سوچ رہا ہوں جانے کو اب دیکھیے دکان بھی سنبھالنا پڑتا ہے نا کوئی ہے بھی نہیں تو ہم کو ہمیں ہی سنبھالنا پڑے گا تو دیکھتے ہیں بھائی بھائی کو بھیج دیتے ہیں
اچھا ٹھیک ہے ان شاء اللہ ان کی طبیعت کو صفا ملے
آپ کے بڑے پاپوں کی طبیعت خراب تھی وہ کیسے ہیں
اب وہ بہترین ہے پہلے سے
اچھا انشاء اللہ میں دعا کروں گا ان کی طبیعت کو اچ فرصت اچھے بنا دیں اوپر والا ان کو ٹھیک فرمائ جی جی جی ان کے بچے صحیح نہیں تھے ان کو اچھا سے اچھے بنا دیں طبیعت ان کی ٹھیک کر دیں صبح کروں گا میں ان سے جی جی جی الحمد للہ
جی
اور آپ کے بھیا
میرے
کہیں گئے ہوئے ہیں کیا دکھائی نہیں دیے بہت دن سے
نہیں بھیا گئے ہیں تھوڑا سا گھر ہی میں رہتا ہیں جاب کرنے جاتے ہیں اس ٹائم کام میں بزی رہتے ہیں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا ہے کام بجی رہے تے ہیں آپ بھی کام میں نماز میں بزی رہا کریے قرآن کی تلاوت کرا کرے
بالکل الحمد للہ میں کل سے اسٹارٹ کروں گی
ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا پ ملاقات ہییاپ سے اللام علیکم خدا حافظ
خداف
پڑے آ جاتد گس